چل رہ گھومیں ابھی
ابھی ابھی تو رات ہوگل کل چلیے کل نہ چل رہا کلو
چلوا ہے راتوں طرف
را تو روڈ تو رہا
ہوں
فلائی اوور ہوا میں پیدل نہیں گھومے یارا کل تو گیا آئی
ارے سوچےتیے نا کہ چل لوہر تکا چلوے
کئییا
تڈ کیا
ہڈ ہچکن دن ہوگا
آج ہوگو بت منگل ہوگلو
ہاں آج بہت سمجھ لے ہوگا
ہاں
گوم لیا ایک بار پورا من فریش ہو جائے تو سنڈے کی جی ہے منڈے کے سویرے تک آجے
تو الگ مسن ہے کھانا میں
ہاں
کہ د ہوا سنڈے دن تو
بریانی دو بھیا
تور جما کے دب برییانی
ہاں جے ہم تو انڈا کر د چور کا دا
ہمار پنیر لیلو پنیر کے سبزی
پنیر کی سبزی ویجیٹیرین ہوگا
نہیں
نان ویجٹیرین
ہوں یہ ہے کہ اپنے کاسٹ کے ہم اردوئے بولا تو عراکق تو
ہوں
آ ج آ دس پہل آل ہو تو پنا
کھانسی ہوگ لے اور اتنا بھی کرنا ہے
تت خراب ہوگے ہو
ہاں
کپڑا فپڑا دول ہے
نہیں یار کل آپ سوچ لے کل کپڑا بدلو نہیں بو نہیں ہم طبیعت خراب ہو کل
کد ہن پیڑھی میں جانا کہاں تک ہن پیڑھی ہاں
ہاں
وہاں ٹاور ہوا وہاں دکھا بلڈنگ با بولا
ہاں
وہ بلڈنگا کہ جی کنسٹرکشن وہ آگے تک دکھا تھا
ہاں
ہو اتا ادھر سائڈ آگےےگے بلڈنگ وا لائٹ والا کے آگے
ہاں
وہاں ت کھن پیڑیا وہ نے دیکھ پورا ہو تو دیکھ لے کی نہیں اوپر
ہاں دیکھ لے گ لینڈ مال وہ کم بڑا ہے یار
ہوں گر مولو دیکا ت یہاں تک سٹل ہو دت ہو یہیں سے
ہ چلیے نا سنڈے کوومک
ہوں نیا کھل نیچے فول ہو رہوا باہر گلے ہے
نیچے ہو لا چالو کر لے کہ سب کر د ل
ن اوپرے وہ بن گے لیکن سیٹل رہ وہ حساب سے نہکھاائے بولا ابھی تک لفٹ وفٹ لگائے میں ٹائم وم لگتا ہوں سب چیز کرے میں اب جی ڈی ہ ٹٹ مال جیسے کیسے ہویس پورا دیکھ نکھو بنا ل بھا جی چھوٹا ہو دھو یہاں سے پتا چل تو دتی لوج ہو کر پیچھے وہاں
ہوں چس تمال ہاں اسٹٹ مارو بڑا
ہاں لمبائی میں ہے ارے آرا لی وہ بھی تھوڑی چھوٹا ہے
ہاں وہ بھی دیکے چل رہ
اور دیکھنے یہاں بم پڑا کا فوٹو تھا
ہاں پڑت رہا ت اوری باقی
تھااںاں
بھی خاصسی ہوگلے ن
ہوں سردی ہے لو سردیا ٹھیک ہوو تو سالا کانسییا در ل لو
ا تو گھر ہی دھر میں چل پ رہا مائی
آ
یہ دم گھر چلوے
ہاں
تو رومن والا میں یہ د میں جتا تھاوں نا
ہاں بارہبل میں یہی رہنا ہے
ہم سوچے یہیں رہو کہ کرے جی اراری
ہاں گھر ہوا جلوس نکلو لیکن کیا کرو اتنا ایک آدے دن ایکد بار رہ کے دھ لیتے ہیں ایسے ہمیں کہا یہیں رہنا ہو پھر اگر مان لے ایک سال چلی ہو گلے تو اگلا سال اور یہیں کرنا پڑتا پھر
ہوں
جیسن سنے میں آئے تھا ا حساب سے تو یہاں مزہ آئے تھا
ہو تو روموں والا نے بتاؤا آ تھا
ہوں
وہ سب پہلے سن رہا تھا
ہاں
اے سی والا کام کر رہا نا
ہاں
ارے وہ گرج میں
ہاں گارج میں ایک کام کرا ہ
ادھر آئی ٹی آئی ڈ پارو ا ان تو ن نا
ہاں
تو انہیں سے گھوم کے جاؤ کہ انہیں راتو روڈ طرف سے آؤ
ہاں راتو روڈ طرف سے جا ہاں
انیت بھیڑا پڑ س ہوتا ہے
ہاں
فلائی اوور وق چلتے ہیں ہاں بتائیے اپنن بتاؤ کھانا وناا تو ہو گل ہوتا
ہاں کھانا وانا سب کھا لیتی ہیں اور بتاؤ کیسے اور تو کے لے
تسے
تو ک لے
ہاں کھا ل لیا
اچھا ابھی سال دیکھنے انڈیا میں گیارہ انچاس وہ تھا یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ٹو پی دو بجے تھا دو کے تین بجے تھا
ہاں بہت سارا ٹائم ڈفرنس رہا ادھر سے ہم حین کہ کہ سورج ہے سے ڈوب تو ان نے ہم نے کہ دوا ہے نا کہ ڈوب گ ل لیکن ڈوبتا نہیں ہے وہ ایسے ا پھرت بھی گھومتا ہے نا سورج آپ اپ جگہ میں پٹل رہتا ہے تو وہی انے انے ہوا وجہ سے ہوا
ہوں یوک میں ابھی برٹین میں ارے کاقت ہونی یونائیٹیڈ کگڈم م کہ ہالو یونائٹیڈ م ہو ہے نا برٹن ہے نا
نہیںائ وہ ہوگول انگلینڈ
انگلینڈ میں ابھی سات ساڑھے سات بجے تو دن میں شام کے
ہاں
ہ اب تو جاپان میں تین بج گلا ساھے تین صبح
تور با د سب ست ل ہوتا تو
ہوں
سعودی میں بھی بہت ڈفرینس تھا
ہاں سعدی میں یہاں سے ایک گھنٹہ کا فرق ہے ایک گھنٹہ تیس بیس منٹ کے تیس منٹ کے
دادا نہیں گل رے ہ رے دادا نہیں گ آج کل ا کومرہ کرے
نہیں گو جل بھیجل کوجل این نہیں گو ڈرے نہیں گو سوچلو کہ کچھ ہو جائے گا ادھرے جبک بڑھیا تھا اگر ہوگا تو کہوں بڑھیا رسول پا کے گھر میں نہ ہوگا
ہوں لن جانا چاہیے تھا تو مناؤ ک نہیں کرنا کہ چلؤ
یہ سال تھوڑی جل خو والا بارہ سال ہوول لو کربوک
ہاں آٹھ ستر ہزار س لگ با رہا
ہ سدہ ہی ستتر گی س نہیں نا
ہ دادا دادی توڈ کے ڈر گل تو تیس سالے تو لگ با وہ کار صابا نا بائی ار بج للا
ہوں پیسہ نہیں ڈہر د رہ سب کے
ہاں کچھ پیسہ ڈانپ لے
ابھیو
ہاں سب کو تھوڑی واپس کر لیا تنی منی لے ہاں شاید وہی چلتا نہیں الا سادے تو توڑ ن کر ل
ہاں ہاں
امرے کھا لا کے بیٹھی سے تو ہو لگتا کارے بدند اختر سے
ج جاا لگلا تو
ہاں
ہوں
وسیم بھی کاری ہے میں کام کراوںا
ہوں
پشم توور چھچرا بو نا
ہاں
شادی ہوگ انوں کا بال بچہ تھے
ماتھی
خ گو
دوگو دونوں بیٹا
خان نام کا
کا نام واصف ہے و کا نام ہمز
واسیف ارحمدہ تو آل ک کررا گ تو
آہل بڑکا کے اور چھوٹکا کے عادل
گھر کے پکاروں نااما
کاچی
گھر کا پکاروں نام
ہاں
ستا چلب نیند لگا تو کا کہ کیا بجے چلو ستے
بس تھ خالی ٹمر ختم ہو ج تو بات کریں کر سوتے
ہوں نو منٹ ہوئییا گل
ہاں تو بس اور کا تین منٹ
ہاں اور بتاؤ
اور سب تو ٹیک ہے ت تو بتاؤ نا ہم کپڑا وپڑا تو گاٹ لے ابھی آئے
نہ آج نہیںب نہیںک لیا
اچھا ہاں بولت لے تو
کل کپڑا بدلبو یہی کربو ٹیوشن جب صبح صبح
ا یہاں بڑی ٹاور ہے نے سامنے آس پا پاس میں مسجد جیسن ٹاور یہاں سے بتا کیا کو دقت تھا
ہوں
اں دکھتا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہ نو اور دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس کو یہاں ٹاور دکھا
انتیس گو عربک کتنا ہوک
اورر ایکٹو ہاں کار دکھت نہیں ہے ادھر تیس اکتیس گ دکھت ہویں تو بہت ہونا لائٹ ون سے پت چلتا ریڈیو ٹاور تو دکھت نہیں اتنا پتلیے ہے ہم
ہ یہ خاار لگ بھگ سبھی بلڈنگ میں تونن دا نا پیسہ ہر مہین تو گڑوا دیتا ہے
ہاں ادھر دیکھ ادھر تو دیکھ لے ن ا ادھر پانچ چھ گو ادھرو
ہاں پینتیس چالیس گن ہے
ہاں بؤ نے تو باپری باپر ن ہو اورہ انیں دیکھنی سامنے ملے پانچ چھ وہ ہمارے یہاں پچاس گو ضرور دھجیے تو
اور سب گھر میں لگ بگ جو فلٹ لےے ہو س کا اے سی لگاائیے لےا
ہاں تو ملاے کمیشن نہیں ایسا تھوڑی بات ہے
ہاں
اسے فائدہ بھی ہو جاتا ہے روم ون کے انے اند ہاں
کمیں چلتے نا لوج بنایا ہے عنی اسٹوڈینٹ لوگ ہے جتنا رہے لوگ ہے لوجو ہم لگ بھگ تیس گو کا روم ہے تیس گو میں سے ساٹھ گو آدمی رہتا ہے ساٹ گو میں اگر تو دو ہزار لے گا نا ایک کو ڈڑھ ڈڑھ ہزار بھی
ہوں
تو کام بروس
پر اچھ نبے ہزار نکل جائے گ
ہ نبے ہزار ایک لاکھ روپئے نکل جائے ایک لاکھ روپےسے دو لاکھ روپ نکل جائے گا تین آیے ہے نا صاحب ملک و شا راجو ملک اور کیا کیا نام ہے
راجو ملک اور منٹو منٹو ملک
ارے کو پینٹو میں لکھ نے
جی
ار سوتے چل آپ کا ٹائم تو ختم ہو گو
کاچ
چلپس ہوتا ہیں
ہاں چل چلئی شھ کتم